ہیلو
السلام علیکم بہن سب خیریت سے
وعلیکم السلام بہن
ارے واہ آج تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو لگتا ہے آفس سے پہلے دن ہی خوشی تمہارے چہرے سے صاف دکھ رہی ہے
ارے یار میں تو صبح اتنی گھبرائی ہوئی تھی نا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا پہنو کیسے جاؤ لوگوں سے کیسے بات کرو لیکن شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا
اچھا اچھا سچ بتاؤ مجھے بھی بالکل یہی محسوس ہو رہا تھا اس دن صبح جب آفس کی بلڈنگ کے سامنے پہنچی نا تو دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا جیسے انٹرویو دینے جا رہی ہوں میں
ہائی اللہ بالکل وہی حال میرا بھی ہوا تھا اوپر سے ریسیپشن پر اتنے سارے لوگ بیٹھے تھے کہ مجھے لگا کہ میں کچھ غلط نہ بول دوں لیکن جب پھر ایچ آر میم کے نے مس اس کوراتے ہوئے میرا ویلکم کیا تو تھوڑا جا کے میرے دل میں تسلی محسوس ہوئی
ہاں ایچ آر میڈم تو کافی اچھی لگی مجھے بھی ہمارے جو آفس کے ایچ آر میم ہے نا وہ بہت اچھی ہے ان کا بات کرنے کا انداز اتنا پیارا اور بہت نرم بھی تھا لیکن وہ جو اکاؤنٹس والے سر ہے نا ان کا چہرہ دیکھ کر تو مجھے تھوڑا ڈر ہی لگ رہا تھا پر وہ ڈرونے دکھتے ہیں لیکن ہے نہیں
ہاں تم نے صحی کہا اور تم نے یہ نوٹس کیا ہے کیا آفس میں کچھ لوگ اتنے زیادہ اسٹائل مار رہے ہوتے ہیں جیسے فیشن شو میں ہی آئے ہیں کام کرنا کم اور اسٹائل مارنا زاتدا ہوتا ہے ان کا
ہاں ہاں بالکل صحیح کہا خاص کر وہ نیلی شرٹ والا لڑکا بار بار اپنے بالوں کو ٹھیک کر رہا تھا اور لڑکی کو دیکھ کر مسکراہا مسکرا رہا تھا جیسے دیکھو کہ وہ سب پہ اس کا اٹینشن ہی ہو
ہاں ارے وہ تو چھوڑی دو اور جب تم اس کے سامنے سے گزر رہی تھی نا وہ تو تمہیں دیکھ کر ایک دم سیدھا ہو کر ہی بیٹھ گیا تھا جیسے تمہارے سامنے ہوشار بن رہا ہو زیادہ
بس کرو یار تم بھی نا کچھ بھی بولتے رہتے ہو ویسے سچ بتاؤ تم نے دو تین بار میری طرف دیکھا تو تھا نا
ہاں دیکھا تھا میں نے میں نے تو تبھی سمجھ لیا تھا کچھ نہ کچھ تو بات ہے کچھ گڑبڑ تو چل رہی ہے آفس کا پہلا دن ہے اور کسی کی نظر تم پر ٹک جائے یہ تو بہت بڑی بات ہے نا
اللہ بچائی ان سب چیزوں سے میں تو صرف اپنا کام اچھے سے کرنا چاہتی ہوں لیکن ہاں آفس کا ماحول کافی اچھا ہے سب لوگ کافی کافی فرینڈلی ہے
اچھا ہاں ماحول تو اچھا ہے آفس کا لیکن لگتا ہے دھیرے دھیرے یہاں اصلی رانیتی بھی سامنے آنے والی ہے سب سمجھنے والا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہر آفس میں گروپ بازی تو ہوتی ہی ہے نا کیوںکہ ہر کسی کا الگ الگ گروپ بن جاتا ہے اور پھر چگلیاں بھی ہوتی ہے نا
صحیح کر کہہ رہی ہو تم میں نے لنچ ٹائم میں دیکھا کچھ لوگ الگ بیٹھے ہیں اور باقی لوگوں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے لگتا ہے پرانے جھگڑے ہوں گے ان کے بیچ میں کچھ سب گروپ گروپ میں بیٹھے رہتے ہیں
ہے نا وہ تو ہر کسی کی باتیں سننے میں بہت انٹرسٹ رکھتی ہے اتنا انٹرسٹ لیتی ہے وہ کس کی باتیں سننے کے لیے مجھے تو تھوڑا گوسیپ والی ہی لگی ہے وہ
سچ میں انہوں نے مجھے بھی پوچھا کہ آپ شادی شدہ ہے یا نہیں اب بھلا پہلے دن کون ایسے سوال پوچھتا ہے مجھے پہلے تھوڑا سا ڈر ہی لگا تھا
آفس میں ایسے لوگ ہر جگہ ملتے دھیرے دھیرے سب کی عادتیں سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن مجھے سب سے زیادہ تو خوشی اس بات کی ہے کہ کم سے کم ہم دونوں ساتھ میں تو ہے
ہاں یار بالکل صحیح کہا اگر تم نہ ہوتی نا تو میں اکیلی بہت پریشان ہو جاتی نیا ماحول نئے لوگ تھوڑا عجیب ہی لگتا کمفرٹیبل فیل نہیں کر پاتی میں خود کو
ہاں یہ تو تم نے صحی کہا ویسے تم نے یہ جو کیفیٹیریا ہے وہ تمہیں کیسا لگا مجھے تو تو وہاں کی کافی کافی اچ اچھی لگی ہے
مجھے بھی کافی اچھا لگتا لیکن سموسہ اتنا ٹھنڈا تھا نا صبح مزہ ہی نہیں آیا اور بج بھی گیا تھا کچھ اچھا نہیں لگا مجھے سموسہ
ہاں یہ تو تم نے صحی کہا اور کام کم موبائل زیادہ چلاؤ اور تم نے دیکھا ہے کیا کچھ لوگ صرف مفت کی چائے پینے کے لیے ہی ہر آدھے گھنٹے میں کیفیٹیریا پہنچ جاتے
ہاں میں نے بھی دیکھا ہے اور کام سے زیادہ ان کو وصف کرنی ہوتی اس لیے وہ اس بانے چائے پینے جاتے ہیں
ہاں یہ تو صحی کہا تم نے اور کام کم کرتے ہیں موبائل زیادہ چلا لیتے ہیں مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہئی باس میں دیکھ لیا نا تو پہلے دن ہی ڈانٹ پڑ جائے گی
مجھے بھی تو یہی ڈر تھا انہوں نے جب باس سے میٹنگ کے بارے میں کہا تھا نا تب مجھے لگا ارے آج پہلا ہی دن ہے اور کچھ غلط تو نہ ہو جائے مجھے وہی ڈر تھا کہ کہیں ان کے ساتھ ہم کو بھی کچھ نہ بول دے لیکن سکھ ہ ابھی ایک دن میں تھوڑا سا سیکھی گئی ہوں میں
ہاں ان کی یہ بات تو مجھے بھی لگی ورنہ میں تو میں نے تو سنا تھا جو بڑے آف فیسوں میں لوگ بہت رک کے سوکھے ہوتے ہیں دیکھو ابھی تو پہلا دن ہے اسلی کہانی تو اب شرو ہو گی جب کام کا پشر آئے گا اور ڈیڈ لائن آئے گی چھٹی مانگنی پڑے گی اور چھٹی نہیں ملے گی تب اصلی کام شروع ہوگا نا
اف چھٹی کا تو نام ہی مت لو میں تو ابھی سے سوچ رہی ہوں صبح صبح روز ٹائم پر اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اب سوچتی ہو تھوڑا سا فون سے دور رہو اور صرف اپنے جاب پہ ابھی فوکس کروں
ہاں
اور اس کی باتیں نہ سننا پڑے
ہاں یہ تو تم نے صحیح کہا اور ٹریفک دیکھائے گا تم نے آج تو آدھا گھنٹہ جام میں پھنسی تھی میں ایسا لگ رہا تھا جیسے آفس پہنچنے میں مجھے پہلے دن ہی ٹائم ہو جائے گا اور پہلے ہی تھک جاؤں گی میں تو
میرے ساتھ بھی یہی ہوا لیکن پھر سوچا نوکری کرنی ہے تو سب تو سہنا ہی پڑے گا چاہے ٹریفک ہو دھوپ ہو سب سہنا پڑے گا خود کو
ہاں یہ تو تم نے بالکل صحیح کہا لیکن ایک تو بات ہے آج گھر جا کر میں سب کو بڑے گر سے بتانے لگوں گی کہ میرا آفس کتنا شاندار ہے اور میں نے وہاں پر کتنے اچھے سے کام کیا آج میں دن بھر بزی تھی نا
میں بھی امی کو میں بھی امی تو صبح سے ہی دعائی دے رہی تھی مجھے جب میں واپس جاؤں گی نا تو مجھے چھوٹی سی چھوٹی بات بڑی سی بڑی بات سب پوچھے گی اور میں امی کو سب سب بتاؤں گی
ہاں صحیح کہہ رہی ہو تو میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو میں ہر چیز گھر پر جا کر بتاتی ہوں اور کل سے ہم دونوں تو ساتھ میں لنچ ہی کر لیں گے ٹھیک ہے نا ساتھ میں کام سیکھیں گے اور اگر کوئی زیادہ ا کر دکھائے گا نا تو اسے بھی ہم اتنا بتائیں گے کہ اس کی بھی خبر لے لیں گے
بالکل صحیح کہا آپ نے آفس کی ہر چھوٹی بڑی خبر سب سے پہلے میں ہمیں پتہ چلنی چاہیے نا اور پھر ہم امی سے بھی شیئر کریں گے
ہاں یہ تو تم نے صحی کہا پھر تو ط رہا آج سے ہم آفس اور آفیشیل گوسپ پارٹنر بھی بن گئے ہیں نا ابھی تو ہم باہر کی بھی باتیں کریں گے اور آفس کی جو پرابلمس ہے وہ بھی باتیں کریں گے کیسا رہے گا کتنی مزہ آئے گی نا اور ورک لوڈ بھی رہے گا تو ساتھ میں نپٹا لیں گے
بالکل صحیح کا میڈم جی آپ نے اور پورا یقین ہے مجھے تو آنے والے دنوں میں آفس کی بہت ساری ذمہ داری کہانی ذمہ داری ہم پہ ہے اور کچھ مز داری مز دار کہانیاں بھی بننے والی یہ ہمارے ساتھ ہے
ہاں دونوں ساتھ میں رہیں گے اور بہت اچھے سے کام کریں گے اور جو باس ہے انہیں بہت خوش کر دیں گے پھر ہم ہمارا پرموشن بھی جلدی جلدی ہو جانا چاہیے نا سب ایسے محسوس کروائیں گے کالج آفس میں ایک کہ ہم بہت اچھے سے کام کر سکتے ہیں
باقی بالکل صحیح کہا آپ نے پہلے اپنے کام پہ فوکس کریں گے اور کسی کو بتائیں گے نہیں ہماری فرینڈ شپ کے بارے میں کہ ہم صحیح میں فرینڈس ہیں
ہاں یہ تو تم نے صحی کہا اور برابر ٹائم ٹو ٹائم کام کر کے باس کو دے دیں گے تاکہ کبھی اگر چھٹی بھی لگے تو ہم برابر چھٹی بھی لے پائے اور چھٹی لینے میں کوئی تکلیف بھی نہ آئے نہیں تو پتا چلا کام کے بوجھ میں اتنا دب جائیں گے کہ چھٹی بھی نہیں مل پائائےیں گی ہے نا
بالکل صحیح کہہ رہی ہو تو میں تو وہی سوچتی ہوں سب سے پہلے اپنا کام پورا کرو باس کو بولنے کا چانس نہ دیں ہم
ہاں سی کہ رہی ہو ت پھر تو ہمارا ت رہا آج سے تو ہم آفس میں اتنا کام کریں گے اتنا کام کریں گے کہ باس کو خوشی کر دیں گے
ہاں ہاں بالکل ان کو ہم بولنے کا چانس ہی نہیں ان بوس کو کیا کسی کلیگ کو بھی بولنے کا چانس ہی نہیں دیں گے
ہاں مجھے تو لگتا ہے اب جیسے نیا نیا شرو کیا ہے نا یہی کانفیڈینس ہم آخری تک رکھیں گے
رہے گا بہن ضرور رہے گا ہمارا کانفیڈینس لیول کبھی کم نہیں ہوگا
ہاں بالکل میڈم مجھے تو یہی یقین ہے کہ آنے والے دن میں ہم کتنا مز دار کہانیاں بنانے والے ہیں کتنی محنت کرنے والے ہیں مجھے تو سوچ کر ہی بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہا ہے
زیادہ ایکسائٹیڈ مت ہو ابھی سو جاؤ صبح آفس بھی ہے نہیں تو لیٹ اٹھو گی
ہاں ہاں اللہ حافظ
اللہ حافظ